ہلو
ہاں کیا کر رہی ہیں اور کیسی ہے
ہم بڑھیا ہیں کیا کرنا بھائی کام بہت ہے
ہاں
اکیلے کرنا پڑتا ہے نا کام زیادہ رہتا ہے
کام تو بہت ہے بڑی دکت ہوتی ہے کام کی اکیلے ہیں نا تو اور دکت ہوتی ہے اگر فیملی ساتھ رہے تو نہیں دکت ہوتی ہے
وہی نہیں ابھی کیا ہے ہمارا ایسا ہے نا فیملی بڑی ہے اور کرنے والی میں اکیلی ہوں سبھی چلے جاتے ہیں کام پہھر وہ کرتے بیٹھے
وہی جیز فیملی تو میری بھی بڑی ہے لیکن سب اپنی مائکے گئی ہیں میری دونوں ساس اپنے مائکے گئی ہیں تو میں اکیلی ہی ہوں اس سمے کھانا بنانے والی تو اکیلی ہی ہوں ہے ورنہ ساس میری نا کام مطلب کام کرا لیتی ہے بٹا لیتی ہے میرا ہاتھ زیادہ پریشانی نہیں کر تی ہے مجھے اکیلے کام کرنے کے لیے ہ
پر انكو پتہ ہو رہا سچ ہے تو کرائیں گے تو اس کو تھوڑا سا اپنا کیا رہے گا دیکھ لے گی دوسرا کام بھی وہی نہیں کرا تو پھر ایک کام ایک بچہ بھی بچے بھی رہتے ہیں تو کام زیادہ ہو جا رہا ہے
ہوں لیکن کھانا تو بنانا مجھے ہی رہتا ہے چاہے جتنا کوئی کام کرا لے سبزی اور روٹی یہ سب تو مجھے ہی بنانا رہتا ہے
میں ہاں صبح پانچ بجے سے اٹھتی ہوں اور کچن میں کھڑے کھڑے سات بج جاتا ہے سات ساڑھے سات پھر بچ چو کی فرمائشیں ہیں ارے میں روٹی نہیں لے جاؤں گی میں کو روٹی نہیں چاہیے میرے کو پراٹھا نہیں چاہیے
ہاں ہاں
یہ کیا اب کھانا چاہیے وہ لوگ کو ٹفن میں
ہ
لوگ کو کچھ الگ ہی چاہیے رہتا ہے اٹلی دے دو ڈھوشا دے دو ایسا سب الگ الگ کھانا اور اتنا صبح صبح اتنا سب بنانا پاسبل نہیں ہوتا نا
بہت دقت ہوتی ہے یہ سب کھانا بنا کیونکہ اس میں محنت بھی تو بہت لگتی ہے
ہاں کس کو تو سبزی پراٹھا چاہیے کس کو سبزی روٹی چاہیے اسی میں کس کو چائے چاہیے بچے تیار ہو جاتے ان کا ٹفن دو اس بڑا کچ کچ رہتا ہے اور ہسبینڈ لوگ کو کیا ہی لگتا ہے کہ ہسبینڈ ہسبینڈ لوگ لگتا ہے ارے ہم لوگ کام کرنے ہیں وہ لوگ آرام سے گئے بچی ہیں سو رہی ہیں یہ نہیں دیکھتے کہ ہم لوگ کتنا جلدی اٹھے رہتے ہیں
ہ اور کیا کتنا اور کیا کتنا کام کرتے یہ نہیں دکھتا ہے
نہیں ابھی ہم لوگ چاہیں نا جیسے وہ لوگ وہی کام پورا دن کرتے ہیں نا ہم لوگ بھی چاہیں نا ایسا دھیرے دھیرے کر کے پورا دن کریں گے وہی کام پر اپنے کو ٹینشن رہتا ہے بابا یہ کام پورا دن کون کرے جلدی کر کے فنش کر لوں ایک منٹ بھی بیٹھنے کو نہیں ہوتا پہلے کام ختم ختم کر لوں نہیں تو چین سے بیٹھا بھی نہیں جاتا
ہم سے بھی بڑی مطلب آفت رہتی ہے سر پہ کہ مطلب اتنا کام بچا ہے کیسے کروں کیا کروں کیا نہ کروں
ارے میری آنکھ نا چار بجے تین بجے ایسا کھلے گی پھر اس کو کیا
ہاں
ہر دس پندرہ پندرہ منٹ میں پندرہ منٹ میں آنکھ کھلتی رہے گی کب آنکھ لگتی کب چوٹی بار بار گھڑی دیکھتے بیٹھتی کہیں میں سو نہ جاؤں اور بچے بنا کہ لیے جائے ویسے اسکول میں کھانا ملتا ہے پھر میرے بچے بڑا کچ کچ کرتے ان لوگ کو نہیں چاہیے اسکول کا کھانا بولتے ہیں
ہاں ارے جو ماں کے ہاتھ کا صواد ہوتا ہے نا وہ
وہاں ان لوگوں کھچڑی وغیرہ مل جاتا ہےگا یہ وہ تو لوگ کھاتے ہی نہیں ہیں
ہاں
اچانی میں ٹیچر بولتی ہیں کہ ٹیفن نہیں دے سکتے کوئی بات نہیں بس ان کو خالی ڈبہ دے دیا کرو خالی ٹی ٹیفن دے دیا کرو یہی کھچڑی ہم لوگ بھی کھاتے ہیں بچے لوگ بھی کھائیں گے اگر آپ لوگ صبح نہیں کر پاتے ٹی ٹیفن نہیں بنا پاتے صبح ساڑھے چھ بجے نکلنا رہتا ہے نا ساڑھے چھ بجے نکل جاتا اسکول کے لیے ان لوگ
بڑی جلدی نکلتے ہیں دور ہے کیا اسکول بچوں کا
ارے چل کر بھی جاتے ہیں نا چل کر بھی جائیں گے نا تو بیس منٹ لگتا ہے اگر چل کے جاتے کبھی بس مل جاتی ہے اور کبھی بس نہیں ملتی ہے ایک تو برسات کا سمے ہے لیٹ پاس ہو جاتا ہے سب تو یہ والا پرابلم ہوتا ہے
ہوں بارش میں تو لیٹ ہوتی ہی ہے
ہاں یہ لفڑا بہت رہتا ہے اس لی لیے میں بولی بابا میرے سے مسٹیک نہ ہو کہیں میں سو جاؤں تو میرے بچے بھوکھے رہ جائیں ایسے ہے کوئی بھوکے کیا رہیں گے اتنا پیسہ لے کے جاتے ہیں پھر بھی پیٹ نہیں بھرے گا
اور کیا پیسے سے پیٹ کہاں بھرتا ہے جو جو گھر کے کھانے میں ہے وہ پیسے مطلب باہر کے کھانوں میں نہیں ہے
نہیں وہی تو سمجھتے نہیں نا لوگ
ہ باہر چاہے جتنا کھا لو گے لیکن جو مطلب گھر کا بنا رہے گا کھانا وہ زیادہ ٹیسٹی لگتا ہے
میرا لڑکا کیا بولتا ہے میرا لڑکا بولتا ایک بار کھانا کھا لےگا نا اس کو دوبارہ بولو کہ بیٹا اتنا دیر ہو گیا کب سے کھانا کھاؤ چلو کھانا کھالو تھوڑا سا اتنا چلائے گا نا تم کو کہ کیا بتائیں جب دیکھو کھانا کھا لو کھانا کھا لو میں نہیں کھا رہا میرے کو پیسہ دو جب کہ میں باہر سے یہ کھا کے آتا ہوں وہ کھا کے آتا ہوں کچھ چشمہ لگ گیا ہے ڈاکٹر بولتا ہے کچرا کھاتا ہے یہ چشمہ کیسے لگا ابھی چھوٹا ہے نو سال کا ہے تو بولتے ہیں کہ چشمہ لگ گیا اس کو گج جر بیٹ روٹ یہ سب چیزیں کھلاؤ اور ایسا منہ سکڑتا ہے نا جیسا لگ رہا ہے پتا نہیں کون سی دوائی کھلا رہے ہوں کھاتا ہی نہیں گاجر وغیرہ ہ ہم لوگ کو
خطرناک ہوتے ہیں یہ سب
دور سے مطلب بولتا ہے کہ میرے کو پورا دن تم کھانے کھانے کے لیے کرتی رہتی ہو نئی والا میں ایک بار کوئی کھانا کہتا ہے بار بار وہی کھانا کھاتا ہے کچھ بنائے گا دوسرا کیا ہم کہ بائیے فون بولے کم لوگوں سے
اور کیا اتن
ہم لوگ کے ٹائم پہ ہم لوگ کے ٹائم پہ کیسا ہم لوگ کھیت وغیرہ میں بھی رہتے تھے تو ایسا ہی کھیت میں گئے تھوڑا سا بھی ٹماٹر پکا ہے تو اس کو کھاے تھے گاجر کھا لیتے پوچھ کے ہاں اور یہ لوگ نہیں ہے اگر کہ دے کھیت میں کس تو کہ رے چھی چھی نہ یہ لگا ہے وہ لگا ہے کتنا ناٹک کریں گے کو پوچھو مت
ہاں آر بیکٹیریا ہو بیکٹیریا کا ان لوگ کو زیادہ ہو رہتا ہے کہ اس میں ب ٹیریا ہے کہیں ہم بیمار نہ ہو جائیں کہیں ایسا ایسا نہ ہو جائے ویسا نہ ہو جائے اور ہم لوگ کے و جب ہم لوگ تھے تو ہم لوگ کو کوئی دقت نہیں ہوتی تھی چاہے جیسے کھاؤ چاہے جیسے سے رہو ہم لوگ تو اتنا مطلب وہ بھی نہیں رکھتے تھے کہ مطلب کہ
دھونے کا بھی ہاں دھونے کا بھی کھیت میں رہتے ہیں ایسا بس نکالتے ہیں کھیت میں اس کو اچھے سا
پوچ لیے بس کھا لیے ہیں
مٹی نکل کر کھا لیتے تھے اور اگر وہی بھائی م سین وغیرہ ہے چل رہا ہے وغیرہ تو الگ بات ہے چلو دھو لو ہ اور اب کے بچے ہیں تو باپ رے ابھی ایسے دیے تو کھانے کے لیے نا تو اتنا الٹی کر دیں گے نا کہ ت کبھی کھلاؤ گی نہیں
ہوں ہ ارے کہیں گے پتا نہیں کیسے رکھتی ہو ممی ہم کو ہائجینک پورا بنا دیتی ہو ایسے ویسے مطلب تو ہم دھل کے نہیں کھلاتی ہو ہم
چلو ایک دن گئے جب گھر پہ تو وہ کھیت میں بیل چل رہا تھا نا تو میری لڑکی ب نہیں مممی یہ لوگ گھوڑے کو اتنا کیوں مار مار کے دوڑا رہے ہیں کہاں ہے گھوڑا ہے کہہ رہے یہ دیکھو نا اس کو کتنا مار مار کے کھیت میں دوڑا رہے ہیں ہم کی یہ گھوڑا تھوڑی نا ہے بیل ہے ہم بولے بچے لوگوں کو سمجھتے ہی نہیں ہیں کیا ہی بولے ان لوگ کچھ نہیں سمجھتے
ہ اور کیا ہے یہ بچے بہت پریشان کرتے ہیں
چاول کھاتی ہے تو چل بھائی کھیت میں چل میرے کو دکھاتی چاول کیسے ہوتا ہے اب وہ لوگ اگر گیا نا تو کھیت میں کیڑا وڑا دیکھ کے نا اسے چلا رہائے گا نا کہ پچو مت
ہاں اور اور کھیت وت میں تو کیڑا تو خوب ڈھیر سارے رہتے ہی اگر جاؤ کھیت میں گھومنے ٹہلنے دیکھنے جاؤ تو کھیت اگر تو اس میں کیڑے تو خوب ملتے ہیں
میرا لڑکا باتھ روم میں جائے گیا بیٹھنے کے لیے ادھر دیکھا چھپکلی تھا اور اتنا چور کی بھاگا وہ کیا کہ نہیں بھاگ کرایا باہر ہم نے کیا ہو کرا اس کے اندر بہت بڑا کیڑا بیٹھا ہے ہم کے کون سا کیڑا ہے تو بولاو چھپکلی ہے ہم کیا چھپکلی سےکا ہے کے لیے ڈرنا کہے رہا میں نہیں بیٹھوں گا تو نہیں بیٹھوں گا باہر ہی بیٹھا میرا لڑکا ہم کے بھائی میں بے چلو بھگا دیتی ہوں تو جا کہ رہا نہیں وہ کہیں چھپا ہوگا میں ب بیٹھے گا تو نکل آئے بچے ستے مجد ہم کو اتنے ہی ہو تنک ان لوگ ہ ایک کسی دن نہیں دو تین مہینہ نا تو ٹھکانے لگ جائیں گے ایک دم سے سمجھ جائیں گے سر دس دن کے لیے یہ کچھ سمجھتے ہیں ہی نہیں ہے
ہ اور کیا
بار بار گئے ہم لوگ بارش ہو رہا تھا بارش میں گھر سے ایسا نکلا روڈ پر تو کیچڑ میں اس کا پیر پورا ایسا لگ گیا اتنا چلا رہا اتنا رو رہا تھا تو کوئی لے کر آیا میرا تمہارا لڑکا ایسا بھاگتے ہوئے آ رہا تو اس کو کچھ سمجھ تو ہے نہیں اب وہ ایک پیر اٹھا لیا ہے خوب رو رہا ہے خوب رو رہا ہے ہمنے سوچا کچھ کاٹا ہے پیر میں ہم بولے بابو کیا وہ کیوں رو رہے تھے کر رہے ہیں کہ چیا لگ یا پیر میں چیا لگ گیا
اچھا مٹی لگ گئی تو اس کو چیا بول رہا تھا
ہاں مدے باب رے ان لوگو کیسا آی مسان رکھے گا گاؤں دیکھنے
ارے یہ لوگ گاؤں میں نہیں رہے پائیں گے گاؤں والے بچے یہ سب نہیں ہے
اور لیکن گاؤں کے بچے ہی ٹھیک ہوتے ہیں ہ مضبوط بھی رہتے ہیں کھاتے پیتے بھی یہ لوگ کا تو جیسے لگتا ہے کہ ہوا کا جھوکا ہے کتنا بھی
ہ ہاں سچ میں ہے بڑے پتلے پتلے ہیں یہ لوگ ہمارے یہاں بھی بڑا پتلا میرا بچہ ہے
ارے گاؤں کے بچے پتلے بھی رہتے ہیں نا تو وہ لوگ غصہ مطلب شہر کا بھی اور گاؤں کا بھی سب سمجھتے ہیں وہ لوگ سب جگہ پہ مینج ہو جاتے ارے یہ لوگ بچے لوگ کہیں مینج نہیں ہونے والے ہیں
ٹھیک ہے پھر میں رکھتی ہو بعد میں کال کرتی ہوں آپ کو ٹھیک
ہاں ہاں اوکے
اوکے بائے
بائے